ہیلو
ہیلو
میں نے جو جو بتایا یاد رہے گا آپ کو
ہاں ہ
ہاں
ہاں ہاںیااد بنا
جب بھی سر سے دوپٹہ ہٹانا ہو کسی کام کی وجہ سے یا ویسے گرمی لگ رہی ہٹانا ہو بیس منٹ ل پٹایا کریے ٹھیک ہے
ہاں پون ہلو
ہاں
کہھائی ہم مجھ سے فون مانگ رہی تھی میں پس کر رہی تھی میں نے فنے ہی د اب وہ گئی ہے دادی کے پس میں نے نہیں دیا نا ہے داادی کمار میں
لوگ سم دیں گے پھر وہ فون دیں گی
جی بیا آب آ ہی فون لیجیے میرے پاس ہوں
میں نے سوچا تھا آپ کو پہلے بھی کہوں گا کیا ا بار نہیں میں نے مھ پرابلم دیکھی ہے نا
ہاں ہاں
پہلی بار مجھے یہی لگا کہ آپ لوگ سب کھلے رکھتے ہو آبھی آبی اشا بھی اور مالیہ بھی
کہاں رگتے ہیں کھے م سر
اکثر ہم لوگوں کے سب کھلے ہوتے ہیں
اچھا مطلب ایسے دوپٹا نہیں ہوتا ہے باقی باہر کھلے میں ہ ہ ہاں وہ تو ابھی بھی بیستے ہی ہیں
لڑکی کے سر کے اوپر دوپٹہ ہونا ہی ہونا چاہیے
اچھا
دو چیزیں انہوں نے بتائی تھی لڑکی کے لڑکی اوپر جب بھی جنات آتا ہے
ہوں ہوں
دو چیزوں کی وجہ سے آتا ہے
ہوں
ایک تو وہ جو ہے مطلب پڈ ٹ پہ خوشبو کا یوز کرے یا پھر جو ہے بالوں کو کھلی رکھیں اچھا اس پ بہت لوگ ہ
میں نے تو وہی چ نا
کیا
اسی ٹائم پہ باہر کھولے رکھیں
ہاں وہی چیز کہہ رہے ہیں نا ایکچو پیریڈ کے ٹائم پہ بڈ آپتاے کچھ آتا ہے اس میں جو مطلب اسمل ہوتی ہیں ہیلو
ہاں ہاں
اس میں جو اسمیل ہوتی ہے وہ جنات کو اپنی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے
جی جی
لیکن وہ آ نہیں پاتے اگر اس کا بال نہیں کھلا ہو اگر اس کا بال کھلا ہوتا ہے بہت جلدی ہاوی ہو جاتی ہے
ابھی تو ہوا
آاں
تو ہم وہی تو کون
اچھا ہاں ہاں صحیح ہے صحیح اللہ ا پر مجھے دھیان نہیں رہا
ہ ہاں
ہیلو
ہ ہاں ہا
آواز آپ کی بہت سلو آ رہی ہے
جی بتا ے
میں نے کہا اس کا مطلب انسٹ اب وہی ہوا ہے اپ میری بات مانو جو میں نے کہا ہے یہ امل صبح شام ڈیری کرو جو ساتھ اول آخر درد شریف اور چاروں کل اس کے بعد اس کے بعد ائتل کرسی پڑ کے آپ پورے دم تو صبح شام
جی ٹھیک
فجر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد
فجر کی اور مغرب کی مغرب کی عنیم ابھی ہے
ہاں ہاں اور کوشش کیا کرو کہ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے مل سے کم سےم آھے گھنٹے پہل کبھی اکیے نہیں رہا کر ہوں ابھی کے ٹائم پریزینٹ ٹائم مطلب کسی فیملی میں اکیلے کے مطلب فیملی کے ساتھ رہ ماں ہو یا نانند ہو کوئی ہو سات میں
جی میں کام کر رہی ہوںی وہاں اندر بیٹھے ہیں میں کہاں بیٹھوں گیب وہاں پہ
ہیلو ان کے پاس ہی ہوا نا کہ زیادہ دور نہیں ان سے
ہاں یہیں پہ ہوں میں کام کر رہی ہوں
ابھی جیسے اوپر نہیں جائے کرو کمرے میں
اچھا
مغرب کے آدھے گھنٹے پہلے مغرب کے آدھے گھنٹے پہلے
ہاں
نہ ٹریول کرتے ہیں
اچھا
جب ان کو کہیں جانا ہو ہے تو ان کا جو ٹائم ہوتا وہ یہی ہوتا ہے مغرب آدھے گھنٹے پہلے کا ٹائم
یہاں تو یہاں تو ابھی ٹائم ہے نا
ہاںاں ٹائم ہے لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ مغرب کے آدھے گھنٹے پہلے آپ کمرے میں نہیں رہ ہو ابھی کچھ دن تک آپ ان کے پاس رہا کرو ان کے آس پاس نہیں بھی رہ
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ج
آپ کے یہاں میں نے نہیں دیکھا آپ کے یہاں میں نے نہیں دیکھا کیا ہوا
گا پھر سے پوسا ووسا لگوانا ہے اند
تواں پہ
اندر
انندر تک ہاں
م بی کا مت لوگ جو لوبی جیسی ہوتی ہے نا ہمارے یہاں لوبی تو نہیں ہے ہے چھوٹی سی
اچھا
باں سے لیکن مجھے یہ کاان کا ب دو سال سے آزاد ہوتا ہے بہت
کیا ہوا
میں نے کہا یہ باہاریک چیز اٹھانے سے پھر عذاب ہوتا ہے پھر سے
ہاں تو آپ نہیں اٹھاؤ نا اس کور میں تو نہیں لگاؤ پوچھا وہوھا ہوں
م نے لایا اللہگے کے لیے
میں نے کہا نہیں لگا اس کو نند توپہ تو نا اس سے بھی لگانا مجے پرابلم ہے
نم کہتی
عجیب ب مطلب جییدے یار آپ کی
م توب میں نے نہیں جیتتی تو پپر بھی تو میں نے نہیں کہی
اچھا ٹھیک ہے پھر آپ کی آپ کی وہ کیا کہتے ہیں مرضی
کچن ہاں کیا کیا رہے ہیں
میں نے کہ وہ پھر وہ آپ کی مرضی میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں
ہاں
لیکن آپ کو پتا ہے
ہ
ہمارے یہاں تو باقعد ہے یہ کہا جاتا اب نہیں اب تو جیسے کہتے ہیں نا کہ گھر سے وہ ساری رونوں کی ختم ہو گئی ہماری جب دادی نانی وغیرہ سب رہتی ہیں تو گھر کسی عورت کو مطلب چاہے وہ مریڈ ہو ان مریڈ ہو بچی ہو وہ مغرب کے آدھے گھنٹے پہلے سے سب کو اندر کر دیتی تھی باہر نہیں رہنےے
ہاں کیا کہہ رہے ہیں میں نے آپ کے یہاں نہیں دیکھا کیا نہیں دیکھا
میں نے آپ کے یہ دیکھ لی نہیں کہ کوئی بھی مطلب ٹھیک ہے پراپر کردہ کرتا ہو لڑکیوں میں
ہاں ہاں وہ تو ہے یہاں وہ پروابلم ہے یہیاں
مطلب میں نے شاید آدھے پرسینٹ لوگوں کو دیکھا ہوا نقاب میں نہیں تو میں نے کشمیر والوں کو نقاب میں دیکھے نہیں اور آدھی پرسن میں زیادہ تر جو نقاب پہنتی ہیں ان
وہاں ات وہاں تو اتنی گرمی ہوتی ہے اس پھر بھی وہ بلیک ایا وغیرہ لگا کے ہوتے ہیں ہے نا
ہ یہاں کتنی بھی گرمی ہو جس گھر میں عورتوں کو ہیا ہے وہ بغیر حجاب کے بغیر گلبس کے اور شوز اور سوکس کے نہیں نکلیں گی
ہوں ہ وہ تو میں نے دیکھا
ہوں اور اس کے فائدے بھی تو ہوتا ہے نا ار
س چان بھی نستی تو گ ہاں ہاں ہاں
میں نے کہہانا آپ سے
کیا
میں نہیں دیکھی وہاں میں نے یہ چیز کشمییر میں نہیں دیکھی
ہاں ہاں یہاں تو ہے ہی نہیں آپ کیا دیکھتے اب کتنے مارس کا ٹائم ہو گیا
ہ ٹائم ہونے والا ہے جتنا جتنا ہو رہا ہے ٹائم ہاں ہاں پانچ منٹ ہو گئی ہے نماد میں پانچ منٹ ہے نماز میں یہ پورا ہو جائے گا پھر میں جاں گا نماز کے لیے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ہماری جو دادی نانی وغیرہ زندہ جب تھی
ہاں
اس بات کا خاص چھوٹے بچے چھوٹے بچوں کو اور بچی مطلب فیمیل میں سب چاہ بچی ہو ان مریڈ ہو میریڈ ہو بڑی ہو کسی کو باہر نہیں رہنے مغرب کے ٹائم
لیکن اچھی بات وہی ہے
کیونک کیوںک جو ہے ہمارے نانا جو تھ
ہوں
بہت پریس گار مطلب بہت بزرگ آدمی تھے پڑھے لکھے نہیں تھے عالم نہیں تھے لیکن نیک بہت زیادہ تھے
اچھا مجھے کیا بولا آپ نے مغرب کی نواز کے بعداہدور صرف
پہلے درود شریف پھر ساتھ مرتبہ سورے پات ہیں
سات مرتبہ سورہ فاتحہ
ہاں اور ہر مرتبہ جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا
ہاں بسم اللہ کے ساتھ
پھرر درود شریف ہی پڑھیے گا
پھر سے درود شریف
ہاں پہلے شروع میں پھر سورے فاتحہ پھر درود شریف
ہاں پھر
پھر اس کے بع چاروگ کل پٹھنا ہے
اس کے بعد دونوں ہاتھ جیسے دوا کے لیے اٹھاتے ہیں ایسے منہ کے پاس لا کے ہیں اس پہ فھوک مارنی ہے ایک بار خوک مار کے دونوں ہاتھ جہاں تک باڈی کے جس جس پارٹ تک جائے اس کو لے جانا ہے پھر دوبارہ ہاتھ لا کے اس کو پھک مار کے پھر باڈی کے جہاں پہ نہیں لگا تھا وہاں پہ لے جانا ہے اس طرح کر کے پوری باڈی کور ہونی چاہیے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمم
میں نے بتایا نا میرے نانا جو تھے بہت نیک آدمی سے
ہمم ہمم
تو ان کی نیکی اتنی زیادہ تھی کہ ان ان سے جنات ملاقمات کرتے تھے
تب میری میڑی مما بتا رہی تھی وہ ایک مرتبہ ہے سائیکل ہوتی تھی اس ٹائم سائیکل سے کہیں جا رہے تھ ہیں
ہاں
سائیکل سے کہیں جا رہے تھے تو پیچھے سے ان کو کوئی سلام کیا وہ رکے دیکھے تو پیچھے کوئی تھا ہی نہیں تو سائیکل اپنے آگے لے کے سائیکل پہ جا رہے تھے وہ
ہمم ہمم ہمم ہمم
اج سے پچاس سال ہاں میں کہا ہیلو
ہاں ہاں
آج کے پچاس سال پہلے کی بات ہے پچاس ساٹھ سال پہلے کی بات ہے
ہمم ہمم
موٹر سائیکل سے کہیں جا رہے تھے
اچھا
بالکل جیسے کہتے ہیں نا ایک دم سنسان راستہ ہے کوئی نہ ہو جہاں پہ
ہمم ہمم
اسے راستے سے جا گئے تھے تو کسی نے ان کو سلام کیاے پیچھے سے
آپ کو پتا ہے میری یہ والی بھی کمپلیٹ ہوگئی اس پہ اب کوئی نہیں بچا ہے اور اس کا ٹائم بھی ہو گیا
اچھا
اور اب میں آپ کو وہاں سال کروں نہیں اب اس پہ نہیں ہے اب مجھے دوسرا نمبر لانا ہے پہلے
اچھا اک کام کیجیے
ہمم
ہم نماز پڑھ کے آئ گے ہم آپ کو کال ویسے کریں گے ٹھیک ہے فون پہ
ٹھ ہے
ٹھیک ہے پھر بتائیے گا کیا ابھی جانےا آس پ میں
ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ
جی